وعلیکم آپ ٹھیک ہیں
شکر اللہ کا آپ ٹھیک ہے
شکر الحمد اللہ آپ کے گھر پہ سب ٹھیک ہے آپ کے والدین ٹھیک ہے
شکر اللہ کا سب خیریت سے آپ بتائیے
الحمد للہ میں بھی ٹھیک ہوں آج میں تم سے ماحولیاتی آلودگی کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں
بہت اچھا کرو کرو موضوع ہے آج کل کی پوری دنیا کا ایک بڑا مسئلہ بن چکا ہے
بالکل فضائی آلودگی ابھی آبی آلودگی اور شور کی آلودگی روز بر روز بڑھ رہی ہے
اس کی سب سے بڑی وجہ درختوں کی کٹائی گاڑیوں کا دھواں اور فیک ٹریوں کا فضلہ ہے
صحیح کہا پلاسٹک کا بیجا استعمال بھی ماحول کو نقصان پہنچاتا ہے
جی ہاں پلاسٹک آسانی سے ختم نہیں ہوتا اور زمین کو آلودہ کرتا ہے
ہمیں زیادہ سے زیادہ درخت لگانے چاہیے
اور پانی کو ضائع ہونے سے بھی بچانا چاہیے
اگر ہر شخص اپنے ارد گرد صفائی رکھے تو کافی فرق پڑ سکتا ہے
بالکل صفائی نصف ایمان بھی ہے
ہمارے اسکول میں بھی صفائی مہم چلائی گئی تھی جس میں سب طلبا نے حصہ لیا
یہ بہت اچھی بات ہے اس سے دوسروں کو بھی ترغیب ملتی ہے
ہمیں کچرا ہمیشہ ڈسٹ بن میں ڈالنا چاہیے
اور پلاسٹک کی جگہ کپڑے کا یا کاغذ کا بیگ استعمال کرنا چاہیے
کاغذ کے تھیلے کا استعمال کرنا چاہیے صحیح کہا آپ نے بہت صحیح فرما رہی ہے آپ گاڑی کا کم اس تعمال اور پیدل چلنا بھی ماحول کے لیے فائدہ مند ہے اس سے ہماری صحت بھی بنی رہتی ہے
جی ہاں اس سے ہے صحت بھی بہتر رہتی ہے
اگر ماحول صاف ہوگا تو بیماریاں بھی کم ہوگی
بالکل صحیح کہا صاف ماحول صحت مند زندگی کی ضمانت ہے
اسلام بھی صفائی اور ماحولگی کی حفاظت کی تعلیم دیتا ہے
اس لیے ہمیں ماحول کو صاف رکھنا اپنی ذمہ داری سمجھنی چاہیے
ہاں اور بتائیے
آپ بتائیے آج کل کتابوں کا میلہ لگ رہا ہے آپ کو وہاں نہیں جانا تھا
ہاں جانا تھا پر میں نہیں گئی
کیوں
آج میری ایک چچیری بہن ہے وہ گئی
واہ میرے وہ بھی گئے ہیں
اچھا
اس میں
اچھا جانکاری مل گئی
جی جی میں نے انہیں فرمایا تھا کہ اگر آپ میری ممیری بہن کو کسی کے ساتھ دیکھیں تو مجھے تصویر بھیج دیں
واہ واہ واہ واہ کیا صحیح فرمایا ہے آپ نے
لیکن میں نے یہ چیز تو انہیں بولی ہی نہیں کہ چچیری بہن کیسی دکھتی ہے
چچیری نہیں وہ میری چچیری بہن ہے آپ کی تو ممیری بہن ہی ہے نا
ہاں ہاں انہیں کی بات کر رہی ہوں
جی صحیح کہا آپ نے اور بتائے
آپ فرمائے جی جی آپ کی ہوگئی
ہاں
آپ کی ہو گئی
ہاں ہاں میری بھی ہو گئی میری تو کب کی ہو گئی اور بتائی بس میں بیٹھی ہوں آپ سنائیے آپ کیا کر رہے ہیں
میں ابھی بس آپ سے بات اور کیا
اچھا ٹھیک
جی جی
ہوں آپ کی والدہ ٹھیک ہے
میری والدہ خیریت
کیا کر رہی ہے آپ کی والدہ
پتا نہیں کام شام کر رہی ہوگی کچھ
اچھا ٹھیک اسکا
جی روزمرہ کی طرح آج بھی ہماری بحث ہو ہی گئی
ہ آج آج بحث کا موضوع کیا تھا
آج بحث کا موضوع کچھ خاص نہیں تھا بس ہم بات کر رہے تھے کی ا پتہ نہیں میں بھول گئی ب بحث کے بہت سارے م موضوع ہوتے ہیں نا تو سارا یاد رکھنے کا نا کوئی وہ فن نہیں بنتا بس یوں سمجھیے آپ کہ ہمارے باتوں اور ہمارے خیالات کا اختلاف اور کیا
صحیح بات کہی آپ نے اں آپ کو میں نے ا میسیج بھیجی ہے
کیا آپ کا گھر خالی خالی تو نہیں لگ رہا
کیوں
آپ کی ہم وہ نہیں
ارے خوشی خوشی اتنی خوشی آئی آپ کو ی یقین نہیں ہوگا کہ میرا دل کتنا خوش ہے جب میں صبح اٹھی جب میں نے آس پاس ام ان وانٹیڈ لوگوں کو نہیں دیکھا میں بہت خوش ہوئی
آپ یہ بتائیں کہ آپ کا خواتین کی تعلیم پر کیا وچار ہے
آج کے دور میں خواتین کی تعلیم بہت ضروری ہے
تعلیم یافتہ عورت نہ صرف اپنی زندگی کی بہتر بناتی ہے بلکہ پورے خاندان کی بہ ترین تربیت بھی کرتی ہے
بالکل صحیح کہا تم نے اگر ایک عورت تعلیم یافتہ ہو تو وہ اپنے بچ وں کو بھی اچھی تعلیم اور اچھے اخلاق سکھا سکتی
لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں ہمارے گھر پہ نا ایک ا ہے ہمارے خاندان کی ایک عورت
ہوں
اس کا خاون بتاتا ہے کہ انہوں نے پی ایچ ڈی کیا ہے اور اپنی اولاد سے وہ بہت دور بھاگ تی ہے تو میرا اس پہ بہت گندا اختلاف ہے ان پڑھ بیوی ہی اچھی ہے پڑھی لکھی بیوی سے
نہیں دیکھیے آں جو تعلیم ہے نا وہ ہمیں دکھتی ہے کس سے ہمارے تہذیب سے ہمارے ا اٹھنے بیٹھنے کے اس سے طریقے سے وہ ڈگریوں سے نہیں دیکھی جاتی تعلیم ہمیں تعلیم کا مطلب ہی غلط پتا ہے غلط پتا ہے نا
وہی تو میرے کہنے کا بھی مطلب ہے
ہاں صحیح کہا فرمایا اس لیے ہر لڑکی کو تعلیم حاصل کرنے کا موقع ملنا چاہیے
نہیں ملنا چاہے ان پڑھ رکھو پاگل ہو جاتے ہیں یہ لوگوں کے گھر جا کے لوگوں کے گھر اجاڑنے پہ تلے ہیں یہ لوگ
صحیح کہا آپ نے بالکل صحیح کہا مطلب آپ کا آپ کا اختلاف جائز ہے کیونکہ ایکسپیرئنس زیادہ بولتا ہے تجربہ آپ کا زیادہ اچھا ہے
خواتین ہر شعبے میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا رہی ہے
لوہا
لوحا
آج کل خواتین ڈاکٹر انجینئر استاد
آپ کی آواز نہیں آ رہی
آج کل کی آج کل بہت سی خواتین ڈاکٹر انجینئر اس تاذ سائنسدان اور افسر بن کر ملک کی خدمت کر رہی ہیں
ملک کی خدمت تو ایک طرفہ رکھ دیں اپنے گھر کی ہی خدمت کریں پہلے وہی بہت بڑی بات ہے
خواتین ہر شعبے میں اپنی صلاحیتوں کو لوہا منوا رہی ہیں
اور جہاں اپنی اولادوں کو پالنا ہے وہاں اولادیں در بہ در بھٹک رہی ہیں
کبھی دادی کے گھر کبھی دادی ماسی کے گھر کبھی موسیری بہن کے یہاں کیا چل رہا ہے یہ
دادی ابھی گھر نہیں آئی مطلب ان کی دادی
و وہ اتنا اتنی جانکاری تو میں نہیں رکھتی میری والدہ کے ساتھ میرا اس بات پر بھی اختلاف ہوا تھا کہ وہ لوگوں کے مسلوں میں جھانک جھانک کر اتنا جھانک رہی ہے کہ اپنا گھر ہی بھول رہی ہیں تو ہاں
اچھا ٹھیک مجھے بس ا امید ہے کہ سب ٹھیک ہو وہ سب مینٹلی ٹھیک ہو اور فزیکلی ٹھیک ہو باقی سب چلے گا
کول
وہی سب آپ کی بوا نہیں میری بوا آپ کی ماسی
وہ تو بچپن سے ہی خراب تھا نا ان کا دماغ ان کا سب بھائی بہنوں کا خراب تھا
صحیح بات ہے میں آپ سے بہت بہت ا کیا بولتے اس کو ریلیٹ کرتی ہوں یا
میں بھی میں بھی
سب کا سب کا کرو سب کا خراب ہے آپ بولیں گے کسی ایک کا ٹھیک ہے کسی ایک کا بھی نہیں اگر ہماری باتیں کسی نے سن لی تو ہمیں آپ کو پتا ہے بے دخل کر سکتے ہیں خاندان سے
کوئی فرق نہیں پڑتا ہمارے خاندان میں کوئی حصہ بھی نہیں ہے دینے لائق
ا ب دان ہو جا تم بےوقوف ہو
خاندان میں تو حصہ بھی نہیں ہے دینے لائق
قسم میرے پاس تو بلکل بھی نہیں ہے سہل اور بتاؤ بھائی ٹھیک ہے
کس کے
آپ کے اور میرے اور کس کے
آںس شکر ہے اللہ کا
ٹھیک اور بتاؤ کچھ نیا تازہ ترین
آپ سنائیے
میں کیا سناو میں نے تو بہت کچھ سنایا دیدی میں نے
وہ کیا ہے نہ کہ وہ بھی اپنے نے نہ ہوئے دل بھی گیا ہا میرے یہ کیا یہ آ کیا ہے یہ کیا کیا ہے یہ میرے
مجھے کیا پتا
یہ کیا لگتے ہیں میرے
آں وہ تو نہیں پتا مجھے وہ جو لگتے ہوں گے وہ ان سے پوچھے
یہ نا مجھے تصویرات بھیج رہے ہیں کتابوں کی کہ کون سی کتاب خریدنی ہے اور میں انہیں یہ بتا رہی ہوں کہ میرے پہ مہربانی کرے
مطلب
مجھے خود مجھ ان کو کتاب لینے نہیں آتی ہے نا اس لیے
اچھا ٹھیک
جی جی
ٹھیک ٹھیک ٹھیک آپ کو نہیں جانا تھا بائی دا وے
اس کے ساتھ کیوں جاؤں میں
آ میں نے میں نے ای دیڈنٹ آسک اس کے ساتھ اس کے ساتھ ایسے آپ کو نہیں جانا تھا اسکول کے ساتھ
جانا تو ہے لیکن اب آج یہ وہاں تھے نا ان کو واپس آنے دو پھر مجھے جانے دو
اچھا ٹھیک کب جانا
جی ابھی ہمیں کچھ آآ میسج نہیں آئی اسکول سے جب آئے گی تو تبھی
اوکے ویسے میری چچیری بہن ابھی یہی ہے
وہ نہیں نکلی
ابھی نہیں نکلی بس نکل رہی ہے تیار ہو رہی ہے
ابھی کیوں تیار ہو رہی ہے ان کو تو صبح سات ہی بجے بلایا گیا تھا اسکول پھر یہ آٹھ بجے لگ بھگ پہنچے تھے
نا نا نا نہیں ان کو خود سے جانا ہے شاید گیارہ بجے نکلنا
ہیں پھر ان کو پھر یہ جھوٹ بول رہی ہیں کیونکہ ایس کے ایسی تو اسکول بس اسکول والے بسسیز الاٹ کرتے ہیں
ہاں اسکول کے ساتھ گیارہ بجے نکل رہے ہیں
اچھا ٹھیک تم آپ بول رہے ہیں نا کی خود ہی جانا ہے وہی بول رہے ہیں
کہ اس کو بولے اسکول میں یونیفام لگا کے آو یہ کاجولس اٹس جو مرضی بٹ آئیڈینٹی کارڈ ہونا چاہیے سو اسنے بولا ائ ول ٹیک کیسولس آئی سیڈ اوکے
نہیں جی میں آپ کو پتا آج میرا اسٹمپ کلیکشن آ رہا ہے
مجھے دکھانا
مطلب اس ٹامپ بنانے کا وہ نا
مجھے پتا ہیں
وہی نی کلیکشن اور بنانے کا لگترا ویسٹ ہے
ٹھیک اس میں کسٹمائز بھی کر سکتے ہیں کسٹمائز بھی کر سکتے ہیں
کیا
اسٹامپ
ہاں
اممم میرا نام کا بھی بنانا ابھی خوش ہو جاؤں گی تھوڑی
ٹھیک ہے آپ سے بات کر کے خوشی ہوئی
اللہ حافظ آپ سے بات کر کے